ہیلو ہیلو
ہیلو
کیا آپ کو میری آواز آ رہی ہے
ہیلو
ہاں ہیلو ہیلو
ہیلو
ہاں بولیے
آپ بتاؤ کیسا اور بتاؤ
ہاں بولیے ہیلو
جس
ہم ٹھیک ہے تو بتا اپنا تو کیسی ہے یار کل رات میں بہت دیر تک سوچتی رہی کبھی کبھی لگتا ہے کہ بول تو بول
یار کال رات میں بہت دیر تک سوچتی رہی کبھی کبھی لگتا ہے کہ
بالکل صحیح کہا میں بھی کئی بار چھوٹی چھوٹی باتوں پر کو لے کر اتنا سوچنے لگتی ہوں کہ خود ہی پریشان ہو جاتی ہوں
اور سب بعد میں احساس ہوتا ہے کہ وہ بات اتنی بڑی تھی بس ہمارے دماغ میں اسے بڑا بنا
ہاں جیسے آفس چھوٹی سی غلطی کو لے کر میں پوری رات جاگتے رہی اور اگلے دن کسی نے اس پر دھیان ہی نہیں دیا
یہی تو ہم خود پر بہت زیادہ دباؤ ڈالتے ہیں تھوڑا ہلکا ہونا ہو کر جینا سیکھنا چاہیے
سچ میں لیکن یہ سیکھنا آسان نہیں ہے ہے عادت بدلنے میں سمے لگتا ہے
رفیاد کالج شری متااون کتنے بے فکر ہو جاتے
ارے ہاں تب تمہیں چھوٹی خوشی بہت بڑی لگتی تھی چاہے وہ کینٹین کی چائے ہی کیوں نہا ہے
اور اب سب کچھ ہوتے ہوئے بھی وہ خوشی نہیں ہو
شاید تب ذمہ داریاں کم ہویں اس لیے ہم ہر پل کو کھل کر جی پاتی تھی
اب ہر چیز کے پیچھے کوئی نہ کوئی چنتا نہیں رہتی
لیکن پھر بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ تھوڑی سی اسی روز ڈھونڈیں
ہاں چھوٹی چھوٹی چیزوں میں جیسے اچھا موسم یا کوئی پرانا گان
ت نے کبھی سوچا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کیا سب سے زیادہ چاہتے ہیں
کئی بار
سک سکون یہ سب سننے میں جتنا آسان لگتا ہے پانا اٹنا بھی مشکل ہے
کیونکہ ہم ہمیشہ کچھ نہ کچھ پانی کی دوڑ میں لگے رہتے ہیں
اور اس دور میں ہمیں یہ بھول جاتے ہیں کہ جو ہمارے پاس ہے وہ بھی بہت کافی ہے
بالکل سنتوش رکھنا بہت بڑی کلا ہے
اور شاید یہی کلا ہمیں خوش رہنے سکھا سکتی ہے
ہم نے کبھی اپنے لیے سمے نکالا ہے مطلب صرف اپنے لی
بہت کم ہمیشہ لگتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کام باقی ہے
یہی تو غلطی ہے ہماری ہم سب کو سب سے آخری میں رکھتے ہیں
لیکن اگر ہم خود کو خیال نہیں کر رکھیں گے تو دوسروں اور کیسے رکھ پائیں گی
تو صحی بات ہےبھی کبھی اکیلے بیٹھ کر سوچنا بھی ضروری ہوتا ہے ناقابل سماعت
اس سے دماغ شانت ہوتا ہے اور چیزیں صاف نظر آنے لگتی ہے
ناقابل سماعت
زندگی میں سب سے زیادہ اثر کس چیز کا پڑا ہے تمھ پر
لوگوں کا خاص کر ان لوگوں کا جو مشکل سمے میں ساتھڑے ہو
صحیح کہا انے رشتے وہی ہوتے ہیں جو مشکل میں بھی ساتھ نہ چھوڑیں
اور ای سلوک بہت کم ملتے ہیں
اس لیے جب ملے تو انہیں سنبھال کر رکھنا چاہیے
بالکل کیونکہ زندگی میں سب کچھ بدل سکتا ہے لیکن سچے رشتے بہت قیمتی ہوتے ہیں
اور شاید یہی رشتے ہمارے بناتے ہیں ہر حال میں آگے بڑھنے کے لیے
کبھی کبھی سوچتی ہوں کہ ہم جن لوگوں کے لیئے اتنا کرتے ہیں کیا وہ سچ میں ہماری قدر کرتے ہیں
یہ سوال تو میرا من میں بھی آتا ہے لیکن ہر بار سواب جواب الگ الگ ملتا ہے
ہاں کچھ لوگ سچ میں سمجھتے ہیں اور کچھ کچ اپنے مطلب ک ہی سیمت رہتے ہیں
اس لیے اب میں نے امیدیں تھوڑی کم کرتی ہیں جتنی کم امیدیں اتنی کم نراشا
لیکن پوری طرح انیں چھوڑنا بھی تو صحیح نہیں ہے
بالکل نہیں بس سنتلن بنانا ضروری ہے تو میں نے نوٹس کیا ہے کہ سمے کے ساتھ ہماری سوچ کتنی بدل جاتی ہے
ہاں پہلے جو باتیں ہمیں بہت بڑی لگتی تھی اور وہ معمولی لگتی ہے
اور جو چیزیں پہلے معنی نہیں رکھتی تھی اب وہی سب سے زیادہ ضروری لگتی ہے
وہی تو زندگی کا انبھو ہے جو ہمیں دھیرے دھیرے سکھاتا ہے
کبھی کبھی سیکھ تھوڑی کٹھن ہوتی ہے لیکن ضروری ہوتی ہے
ہ صحیح کہا بنا مشکلوں کہ ہم کبھی نہیں سیکھتے
بول
کیا تم نے کبھی کسی اس چیز کے لیے بہت زیادہ محنت کی ہے اور پھر وہ حاصل نہ ہوئی ہو
ہاں کئی بار اور وہ احساس بہت مشکل ہوتا ہے
لیکن پھر بھی ہمیں رکنا نہیں چاہیے ہے نا
بالکل نہیں کیونکہ ہر اسفلتا ہمیں کچھ نیا سکھاتی ہے
اور شاید اگلی بار ہم اور بہتر طریقے اسے کوشش کر پاتے ہیں
یہی تو اصلی جیت ہے ہار کے بعد بھی آگے بڑھنا کبھی کبھی مجھے لگتا ہے کہ ہم دوسروں سے تونا س بھی کم آدمی لگتے ہیں
ہاں سوشل میڈیا نے تو یہ اور بڑھا دیا ہے
ہر کوئی اپنی زندگی کا سب اچھا حصہ دیکھتا ہے پر ہم اسے سچ مان لے
لیکن اصلیت کچھ اور ہی ہوتی ہے
اس لیے اب میں نے خود کو دوسروں سے تلنا کرنا لگ بھگ بند کر دیا ہے
یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہر کسی کا سفر الگ ہوتا ہے اس لیے خود سے پیار کرنا بہت ضروری ہے
ہ آ کو شاید اپنے آپ کو سویکار کرنا جیسے ہم یہ بہت اچھی بات ہے کیونکہ ہر چیز کا سفر الگ ہوتا ہے مجھے کیا لگتا ہے خوشی پانے کا سب سے آسان طریقہ کیا ہے ہیلو
ہیلو
چلو اچھا اب میں رکھتی ہوں ٹھیک ہے میرا ٹائم ہو رہا ہے بعد میں کال کروں گی ٹھیک ہے بائے گڈ نائٹ ٹیک کیر
گڈ نائٹ
ا